ہلو وعلیکم السلام
ہاؤ جو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ نے جو بولا ہی نہیں میں بسما کے ساتھ کر رہی ہوں اس کی جو آ آپ نے
کیا بولا
میں نے بسما کو بولا نا کالس ختم کرو اس نے بولا اب میری صرف الیون کالس ہے میں نے دیدی اور آ شاعرہ کے ساتھ کی شاعرہ کے ساتھ دو دیدی کے ساتھ سارے
نہیں میری ہے نا میں نے بھی صبح کو کی ہے ٹین اس و سے مجھے بہت ضائع اس کی یہ ہو گئی پرسوں جو اس کے ساتھ مجھے چار کال ضائع ہو گئی لے یہی کاؤنٹ ہو جاںے گی نا
ہاں ضائع جب ہوئی تو کام میں کہہ رہی ہوں اس کے کالز ابھی ریسیو کی
کچھ کی چھ کی ہے اس کی اسی میں بول رہی ہوں مجھے اپنے یہاں سے ابھی چھ کرنے باقی ہیں
اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں ایک ایک کر کے کرو ختم اور سناؤ ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں
سب وہ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
وہی پارک ہلو
ہاں جی
کچھ فرق ہے
ہاں فرق ہے اس کو
نہیں کا یہ بارش صبح کی بارش نےبہت تباہی کی ہے
ہاں تو یہ تو فلڈڈ ایریا ہے لیکن الحمد للہ یہ ٹھیک ہے
وہ نہیں آپ دیکھو نا مارکٹس میں کیا ہوا ہے عرفان کا مارکیٹ وہ پھٹ گیا ہے میں نے آزل کو لیا تھا نا اسکول سارا روڈ بلاک ہے میں نے سوچا تھا میں آج عائزل جان کو لے لوں گی فانزون
اچھا
لیکن بول رہے ہے لال چوک پورا پھٹا ہوا ہے ہر جگہ سے فٹا ہوا ہے بٹ وہ ہے نا اندر میرے چھوٹا ماموں جہاں سے بیٹھتے ہیں ان کو وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ بورنگ ہوا ہے تو ان کو سب میںسیج مل گئی ہے
اچھا ٹھیک وہی نا وہی میں نے بولا ہمارا علاقہ تو بدنام ہے نا لیکن دیکھو فٹ کون گیا اسمارٹ سٹی کیا
کی وجہ سے پھٹ
ہاں ہاں یہ ٹرینی جس کی وجہ سے ہے لیکن وہی نہ ہو رہا ہے نا
کیا
میں نے بولا ہو رہا ہے نا
وہی میرے ماموں بچارے کو الیکٹرانس میں بول رہے نقصان ہو گیا ہے اس کو
اور کیا لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا
اسی لیے اور کہ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کہ ہاں کھایا کھایا
کیا پکایا آج
راجما چاول
اچھا ہم پکائے ٹول مٹ گگجے لائک سیم ہم سیم سیم پکاتے ہیں ہیں نا
صحیح میں
مم ایے کب مم کب کا بائیسر
وہ کل شام کو ہی پھر واپس آ گئے
شوبا ہوا پھوڑے میں پوری فرق
ہاں فرق ہے اسکو پانی کتنا بھرا ہے جے وی سی روڈ پر
وہی تو میں نے بول رہی ہوں نا واٹر ہر جگہ اس ٹائم واٹر واٹر ہے راجو نے پونچ کو دیکھا کیا ہوا ہے
ہاں
وہاں بہت یہ ہو گیا ہے نقصان راج وارے نے کیسی بات کروں
آپ کو کس کو کھانا دینا ہے بہن کو بیٹی کو
ہاں اس نہیں پیابی
تو کھیلاؤ نہ اس کو
تو آپ کو پتا ہے اس نے کی تھی پو میں نے اس کو واش کرنے لیا اس نے وہاں دیکھا ٹب وہ تھوڑی مانتے اپ تھوڑا لوگ کوم پانی ڈالا پانچ دس منٹ بیٹھاؤں گی ان
اور سردی ہے اور سردی ہے بقی کے لیے سردی ہے
میں اس کو ابھی اٹھاؤں گی وہاں سے
وہ بیمار ہو جائے گی اس کو وامٹ ہو جائے گی
وہ نہیں مانتی اپدل اچھا لو کوم پانی تھوڑا چھوٹی اس میں دیا باٹی میں اسی میں بیٹھی ہے خالی ٹانگوں کو ہے اس کو وہ
اچھا
تھوڑا اس کو بھی تسلی ہو جائے گی اس کال کے بعد اس کو نکالوں گی پھر کھانا دے دوں گی
ہاں پھر آپ کو پہلے اسی کو دیکھنا تھا
ابھی جسٹ دو منٹ پہلے اس کو میں نے صاف کیا آپ سے کال سے پہلے اور اس تھوڑس خوب پانچ دس منٹ تسلی ہوت تھوڑی نکلے گی ایسے آپ کو نہیں پتا آج کے بچے کیسے ہیں
ہاں وہ تو ہے
وہی جی گھر
اور میں پہلے اپنے بھابھی کے ساتھ کرتی تھی تھی بات اس نے بھی کاریہ جوائن کیا
اچھا کیا
ہم نے ہی اس کو بولا کرو اچھا ہے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے
آپ کو آئی نہیں ٹاسک
ہاں نہیں تو آ گئی
مجھے تو آئی نہیں مجھے ہمیشہ لیٹ آج
ہاں کوئی بات نہیں آئی چاروں بات
جب تک میں آپ کا بھی ہے کوئی پروسیسنگ پیمنٹ
اور کیا
پچھلی کی ہے لا یہ
پچھلی
پھر مجھے بھی ہے وہی پرابلم
اور جو ایک ہے نا ایک آپ کو ریسنٹ ہی ملی ہے بیس کو ایک آپ کو آج رات کو یہ پیمنٹ ایشو ہوئی ہے
نہیں
ایٹس کے ای آٹھ سو کچھ ہے نا وہ اس پہ لکھا ہے
آج نے کی نہیں وہقاب کی اس کو پھر سے جب نہیں نہ آتی آپ نے نہیں ابھی تک نوٹس کیا اس کا کل کا ڈیٹ ہے اس کا وہی ڈیٹ ہے یہ بہت پرانی ہے
آپ کو پتہ تھا یہ ابھی نہیں آئی ہے آپ کو
نہیں میں نے یہ لاگ آؤٹ کیا تھا نا میں نے صبح دیکھا یہ آئی کہ نہیں نہیں مجھے
مطلب آپ کو پتہ تھی اس میں پیمنٹ ہے
ہاں
اچھا اچھا ٹھیک
مجھے پتا تھا یہ ہو بھی گئی ہوگی میں چیک
اچھا
ا بھی نہیں ہے
لیکن بسمہ کتنی چالاک ہے خدایا تھا وہ جتنا چالاک خود کو سمجھتی ہیں نا اس کو لگتا ہے دوسرے پاگل ہے
کیا کیا
پرسوں مجھے نمبر دے رہی ہے کہ میری کالز ریسیو کرو یہ کسی بلال کا نمبر ہے مجھے کیا کرنا تھا اس کا تو آپ اس پہ مجھے ریسیو کرو فارم بھرنے کے بغیر ریسیو کر سکی ہو میں نے بولا ہاں لیکن جیسی ہی ریسیو کر رہے ہیں اس کے لیے کاریا تو بنانا ہے نا اس کے لیے او ٹی پی چاہیے نا میں نے بولا اس کا ابھی پہلے دن بولا کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے کل دیکھیں گے پھر جب ہوا میں نے اس بولا میں آپ کی کال ریسیو کروں گی میرے پاس ریسیو نمبر نہیں ہے تو آپ ایک کام کرو مجھے اس کا او ٹی پی دے دو بول رہی نہیں او ٹی پی کیا او ٹی پی نہیں ملے گا ایسے ہی کر لو میں نے بولا سوری ایسے نہیں ہوگا وہ کتنی چارفر بات بھی نہیں کی کیوں نہیں دیا کیا کیا
مجھے بولو آپ کو پتہ ہے شیزہ ہے نا میں نے اللہ کی قسم اس کو دیا نا کام میں نے اس کی کالس لے لی نہ پھر جب میری بائری آئی نا میں نے اس کو بولا کالس لے لو وہ مجھے وہاں سے بورے بھی جا میرے پاس فون ہی نہیں ہوتا ہے میں نے بولا جب آپ کے کالز ریسیو کر رہے تھے تب کیسے ہوتا تھا اس کے بعد اس نے مجھے کوئی میسج نہ کوئی کال نہ کچھ نہ مجھے پتا ہے وہ اس نے آپ کو ٹاسک دے آج کل دنیا ہی کچھ عجیب ہے اللہ
وہ تو فون وون وغیرہ سب اٹھاتی ہے میسج کرتی ہے میں جب بھی کرتی ہوں ہاں یہ سچ ہے وہ اس کی مما کا فون ہے شاید
ہاں ہے لیکن جب اس کے کالز ہم اٹھاتے تھے
لیکن جب میں اسے کال کرتی ہوں تب اس کی مما اس کو فون دیتی ہے
میرا آپ کو پتا ہے کیوں نہیں اٹھاتی تھی اس کو لگتا تھا شاید پیمنٹ نہیں آئے گی اب اس کو شاعر نے بھی بولا تھا میری کو شاعرہ کچ چھبیس کے ساتھ پچیس کال ایسی ہی ہے میری کالس لے لو ب اں نے بولا تھا کسی کو رپلائی نہیں کری آ میں نے بولا اس کو آئی گی نا نہیں
بسمہ خود بھی خطرناک ہے میں مجھے کیا میں منہ پہ بولتی ہوں جا کے جاؤ بولو اس کو وہ اتنی چالک مجھے خدا کی قسم غصہ ہے تم پہ تم نے اس کو بولا ہی کیوں کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے اس کو کام دیا جائے کوئی اس نے مطلب
آپ کو آسان آپ کو نہیں پتا میرا مزاج کیسا ہے دیدی
اس کو لگتا ہے شاید مطلب اس نے مطلب وہ نہ غلط ریاکٹ کیا ہمم مجھے اچھا نہیں لگا وہ رویہ نہ ابھی میں نے اس کو کال کیا آپ نے ٹاسکس کمپلیٹ کیے کیونکہ یے ذمہ داری ہوتی ہے نا سر اگر ٹاسک پھر سائن کر یے ذمہ داری ہوتی ہے پھر ہمیں ان کو مطلب جس جس نے کام کیا ہے اس کو آ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہنچا کام ہاں بڑا بننا اور آسان نہیں ہے اسے پھر ذمہ داری بھی نبھا نبھانی پڑتی ہے تو وہاں سے مجھے بول رہی ہے ہاں صرف مجھے اب الیون ٹاسکس پینڈنگ ہے اب جو کرنا ہوگا آگے سے وہ خود کرے گی سوری میں کچھ نہیں کر سکتی اس کے کچھ بھی نہیں خدا کی قسم
ارے بالکل میں بولتی ہوں جیسا چیز آ نے میرے ساتھ کیا نا میں بولتی ہوں نیکی کر دریا میں ڈال دی تھی
میں نہیں ڈالوں گی دریا میں میں نہیں ڈالتی دریا میں کیونکی مجھے جب دیکھو کیوں دیکھو کیوں آپ کو پتا ہے میرا اتنا بھی آپ کو پتہ ہے میں اتنا بھی روڈ بہیو نہیں کرتی لیکن جب میں کسی کو پی چھاتی کے اوپر سے جگہ دے دی تو پورا تو لگتا آپ کو کہاں پتہ تھا ذرا مجھے بولو آپ کو کون بولتا
نہیں نہیں میں نے میں سب کو اللہ کی قسم میں نے کل آنٹی کو بولا میں نے بولا وہ بھی مجھے دو مہینے سے فون کر رہی تھی میری ہی غلطی ہے میں نہیں اٹھاتی
ہے نا وہی ایک بات ہے اور یہی سے میں نے آپ کو بولا کی شاعرہ کو بولو یہی آپ نے وہاں سے بولا کیوں اس کی بیٹی ہے وہ مجھے کیا پتا کرے گی میں پھر بھی بولوں گی میں یے نہیں بولوں گی آپ کیا کہا لیکن میں نے شاعرہ کا نام یہی سے لیا
ہاں میں نے اللہ پا کی قسم جا شاہرہ کو بولنا میں نے نکال بولا روبی دیدی نے مجھے اسی ٹائم بولا تھا اس کو بھی دے دینا کام جب آپ کو نا میرا مزاج پتہ ہے
لیکن بسما نے عجیب روایہ دکھایا اس کو لا ارے مجھے نمبرس کی کمی نہیں ہے اگر میں چاہوں تو میں پتہ نہیں کتنے نمبرس لا سکتی ہوں
چلو آپ اندر چلو دیدی میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں میں پہلے اس کو
ہاں ٹھیک ہے چلو بائے بھائی اللہ حافظ